ہیلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام اور خری سے ہیںا
جی شکر اللہ کا اور آپ ص اللہ ٹھیک ہے گھر پہ سب ٹھیک ہے
جی جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے سب بڑھیا ہے
چلو کیا ورسنا یا
تو چلیے اپن بات کرتے ہیں آج سوشل میڈیا کے بارے میں
جی بے سےکانا ضرور
آپ کی آواز کٹ رہی ہے تھوڑی
جی بے شک می اچھی سی آ رہی ہے آپ کے بھی ص شور آ رہا ہے کسی چیز کا
اچھا جس م اچھا چل میں نےا موسم کی وجہ سے نیٹورک تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے نیٹ ورک میں اب صحیح آ رہی ہے
چیف بے شک ہم ٹھیک ہے
جیسے کہ سوشل میڈیا کا استعمال آج کے دور میں اچھا یہ برا ہوتا ہے نا
ہاں بشک
جی جی
ہاں وہ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر مطلب ایک سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں اگر فائدے ہیں تو ساتھ ساتھ میں نقصاناتتی ہیں
جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ آج کے دور میں سوشل میڈیا ہر انسان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے فیس بک انسٹاگرام واٹسپ یوٹیوب جیسی ایپس کو روز کروڑوں لوگ استعمال کرتے ہیں
ہاں وہ تو ہے اگر مطلب سوشل میڈیا اس فائدوں کی بات کریں تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں اس کے تو انگنت فائدے ہیں لیکن سال سال میں نقصانات بھی ہیں اگر فائدوں کی بات کرے تو فائدوں میں تو ہم دوستوں سے آسان طریقوں میں رابطہ کر سکتے ہیں یا اپنی فیملی سے دور ہو کے بھی ہم ان کو مطلب ان کے قریب رہ سکتے ہیں یا ویڈیو کال پہ ان کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں یا ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے پرانے دوست مل سکتے ہیں یا گروپ سے گروپ چیٹ سے ہم اپنی پلاننگ کر سکتے ہیں
بکری صحیح بولے آپ
ہاں وہ تو یا دنیا کے ہر کسی کونے میں یا کوئی بھی مطلب ہمارا گھر کا رشتتے دار ہو یا ہمارے مطلب پریوار کا بھی
جی جی بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ اپنے ملک سے مطلب باہر کوئی مطلب ادر ملک میں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں
ہاں بیشک یہ تو مطلب
سب سے پہلے ہم اس اس کے اچھے پہلو کی بات کرتے ہیں سوسل میڈیا کی وجہ سے دنیا بہت چھوٹی لگنے لگی ہے ہم چ چند سیکنڈ میں کسی بھی ملک میں رہنے والے اپنے رشتے داروں یا دوستوں سے بات کر سکتے ہیں
ہاں وہ تو ہے
جی جی پہلے ایک خط پہنچ میں کئی دن لگتے تھے لیکن آج ویڈیو کال کے ذریعے ہم فوران ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور بات بھی کرا سکتے ہیں
جی بےشک یہ تو آپ نے صحیح بات فرمائی دیکھی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے تو ہم مطلب فری میں مطلب نالج بھی مطلب بہت ساری گین کر سکتے ہیں یا آن لائن کورسز لے سکتے ہیں چونکہ آج کل تو پتا ہی ہوگا کہ آج کل اتنا سارا ٹرافک ہے یا بہت ساری گرمی بھی ہوتی ہے تو دور جانے میں مطلب پڑھنے میں
جی جی بالکل س جیسے کہ دیکھیے سوسل میڈیا تعلیم کے لیے بہت بہت محفوظ مفید ہے اسٹوڈنٹ آن لائن لیکچر دیکھتے ہیں نوٹ حاصل کرتے ہیں اور نئے اسکل سیکھتے ہیں صرف اسٹوڈنٹ ہی نہیں ٹی ٹیچر بھی اپنی کلاسز آن لائن چلاتے ہیں اس سے تعلیم ہر جگہ آسانی سے پہنچ پہنچ رہی ہے
ہاں بے شک یہ تو آپ نے صحی بات فرمائی دیکھی انسان مطلب آن لائن کورسز بھی پڑھ سکتا ہے یا دنیا میں کہیں بھی جگہ کچھ بھی ہوا ہو تو انسان فورا دیکھ سکتا
بالکل بالکل صحیح فرمایا بہت سے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے کاروبار اپنے کاروبار بھی چلاتے ہیں چھوٹے تازیر اپنی چیزیں آن لائن بیچ کر اچھی آمدنی کما لیتے ہیں آ
ہاں بے شک
اس سے بہت سے لوگوں کو روزگار ملا ہے کئی نوجوان کانٹینٹ کریئٹر کرشن اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے اپنا مستقبل بنا رہے
جی آپ کسی سے پڑ رہے ہیں
نہیں نہیں نہیں
نہیں میرے حساب سے تو لگ رہا ہے آپ اٹک رہے ہو کیا کر رہے ہو
نہیں ایسا کچھ نہیں ہے
جی بے شک میں بتا رہا تھا کہ ہاں اس کے تو بہت سارے فائدے ہیں اگر ہم اور فائدوں کی بات کریں تو انسان کسی بھی چیز کو مطلب جس چیز میں انسان کی مطلب کسی چیز میں مطلب کسی ٹاپک میں اگر انسان کچھ چیز مطلب بھول جاتا ہے یا انسان کو یاد نہیں رہتا ہے تو انسان سیکھ سکتا ہے دوبارہ ہاں ایک منٹ میں انسان اپنا جو ہے وہ ڈاؤٹ کلیئر کر سکتا ہے
جی جی جیسے کہ سوشل میڈیا اگر کسی جگہ کو جیسے کہ سوسل میڈیا کسی جگہ کو قدرتی آفت آ جائے تو سوشل میڈیا کے اور مدد پہنچائی بھی جا سکتی ہے
ہاں بے شک آپ نے تو صحی بات فرمائی دیکھی ہے اگر کسی کا نقصان ہو جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے تو انسان سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے لیے معاوضہ یا ڈونیشن انسان جمع کر سکتا ہے یا اگر کوئی چیز گم ہوئی ہے چونکہ آج کل آپ کو پت ہی ہوگا کہ بہت ساری مطلب فون یا پرس یا کوئی اور چیز جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں انسان کھو دیتا ہے تو انسان سوشل میڈیا کے کے ذریعے نہیں واپس بھی لے جا مطلب لے آتے ہیں بہت سارے
ہاں لیکن ہر چیز کی طرح سوشل میڈیا کے کچھ نقصانات بھی ہیں
ہاں وہ تو ہے مگر میرے ح سب سے زیادہ تو فائدے ہی انسان تو اس میں چھوٹے مطلب جو آج کل تو پتاہ ہی ہوا کہ انسان چھوٹا بزنس اس پہ اس کا پرموشن کر سکتا ہے چھوٹے بزنس کو بڑا بنا سکتا ہے یا انسان
ہاں فائدے بھی ہیں فائدے کے ساتھ ساتھ نقصان بھی ہے
جی بےشک وہ تو ہے ہر کسی چیز کے نقصانات بھی ہے ساتھ ساتھ فائدے بھی ہیں
کا ضائع ہوتا ہے ہے نا کئی لوگ گھنٹوں تک موبائل چلاتے رہتے ہیں اور پڑھائی لکھائی کام وام سے دور موبائل میں ہی گھس رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا میں زیادہ ہو گئے ہیں لوگ تبد کے کام وام سب کنارے بس سوسل میڈیا
ہاں وہ تو ہے دیکھیے اگر ہم مطلب نقصانات کی بات کریے تو ہماری جو صحت پہ ہے یا دماغی توازن پہ بھی بہت ساراریتب
ہاں یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا مطلب اچھی چیز بھی ہے بری چیز جیسے کہ بچے فون لے لیے گھس گئے سوشل میڈیا میں نہ پڑھائی سے مطلب نقود سے نمبر کماتے ہیں اور ان کی ان کی وجہ سے گھر میں بڑوں کا وہ ہوتا ہے نا
ہاں وہ تو ہے دیکھیے اگر ہم مطلب نقصانات کی بات کریں تو انسان کی نیند خراب ہو جاتی ہے یا آنکھوں پہ بھی اس کا مسئلہ ہو جاتا ہے آنکھیں خراب ہو جاتی ہے یا کمبر یا مطلب گردن میں بھی تکلیف آ جاتی ہے یہ انسان ڈپریشن کا بھی شکار ہو سکتا ہے یا اس کی لد بھی لگ جاتی ہے چونکہ آپ کو پت ہی ہوگا کہ آج کل تو بچوں بچوں کو اس کی لت لگ گئی ہے اگر وہ سوتے نہیں تو گھر والے فون تھما دیتے ہیں کھاتے نہیں تو فون تھما دیتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے تو فون تھما دیتے ہیں تو یہ تو ایک غلط بات ہی ہے
پر یقین کرنے سے پہلے اس کی وہ کرنی چاہیے ہے نا جیسے اپن پڑھائی کے لیے کچھ چیزیں ڈھونڈ رہا ہیں فون پہ وہ صحیح ہے کہ کیا غلط ہے کیونکہ بڑے ہی تو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں نا
ہ
جی
اگر ہم اور مطلب نقصاناتوں کی بات کریں
نقصان بھی بہت سے ہیں کیونکہ دیکھیے سوشل میڈیا کے زیادہ استعمال صحت پر بھی اثر کرتا ہے آنکھ سر سر دکھنا آنکھ دکھنا ہے نا
ہاں وہ تو ہے
اسی لیے زیادہ دیر تک اسکرین دیکھنے سے بھی آنکھ آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے نیند کی کمی اور ذہنی دباؤ پیدا ہو سکتا ہے
ہاں بےشک میرے حساب سے تو بہت سارے یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کبھی کبھار اگر کسی چیز کا مطلب کسی شخص کا غلط کوئی چیز سوشل میڈیا پہ آ گیا مطلب اگر وہ شخص اچھا بھی ہے لیکن اگر تھوڑی سی غلطی سے کری ہوگی پھر وہ سوشل میڈیا پہ آ گیا تو اس کی جو جو ہے عزت و عام انسان کی بگڑ جاتی ہے کیکہ آپ کو پت ہی ہوگا کہ عزت بنانے میں یہ انسان پوری زندگی گوا دیتا ہے مطلب پوری زندگی عزت کمانے میں لگ جاتی ہے لیکن اس کو اتارنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا
بالکل صحیح فرما رہے آپ جیسے کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر دوسروں سے اپنی زندگی کا مقابلہ کرتے ہیں
ہاں وہ انسان اندر سے مطلب ہو جاتا ہے کہ میں نیچاہ ہوں وہ ہوں چاہیں تو اس سے جوان کا مطلب اندر میں جو جیتنے کی لگن ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے جو کامیابی کی لگن ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے
اسی وجہ سے مایوسی اور وہ ہوتی ہے نا
یا انسان حقیقی دنیا سے بھی تو مطلب دور رہتا ہے چونکہ آج کل سارے سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں تو ہاکی کی دنیا میں کوئی خبر نہیں پوچ رہا ہے خالی میسجز پہ لکھ رہے ہیں ٹھیک ہو وہ ہو یہ ہو انسان آ پڑھائی سے بھی انسان مطلب دور چلا جاتا ہے زیادہ سوشل میڈیا استعمال کرنے سے
جی جی بالکل اگر ہم اپنی ذاتی معلومات ہر جگہ شیئر کرتے ہیں نا اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے
ہاں وہ تو ہے دیکھیے اور کبھی کبھار تو انسان پیسوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے یا کو بھی کبار ہمارا جو ہے کوئی چیز مطلب لیک بھی ہو سکتا ہے مطلب کوئی چیز چرا بھی سکتا ہے کبھی کبھار آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کے پیسے گم ہو گئے یا کوئی چیز فراڑ میں بدل گیا وہ تو اس کے نقصان بہت بڑے نقصان ہی ہے
اسی لیے اپن کو اچھی زبان استعمال کرنی چاہیے کسی کی توہین نہیں کرنی چاہیے ہے نا جھوٹی یا آفت نفرت نہیں پھیلانا چاہیے
ہاں سوشل میڈیا ایک تلوار کی طرح ہے اچھے سے استعمال کریں گے تو فائدہ ہے مطلب اگر انسان زیادہ استعمال کرے گا تو ظلم ہے اس پہ
بالکل
چونکہ تلوار تو مطلب اگر اچھے سے کاٹے تو ہماریے
بالکل بالکل اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے نا بالکل اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو زندگی کا بہتر بنا سکتا ہے
جی بے شک آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ حافظ
اللہ حافظ